جی ہاں تو کیا بول رہے تھے آپ اس آفس کا اپنے جی پتا نہیں میں تو خود بول گیا کہ کہاں پر ت
توکنے
ہاں اگر آپ نے ایک چیز غلط کیا ہے نہا آپ کو بھی ان کو ایسا کچھ نہ کچھ دکھ دینا تھا نا جو ان کو یاد رہتا کہ یہاں پر کوئی نہ ایسی ایک آئی تھی ج میں نے کہا نا میری انٹرن شپ بسی ہوئی تھی وہاں پہ جوتی نہیں پوچھتی ایسے لوگ جی جی جی ہاں بھائی اب تھوڑا مجبور ہوتا ہے انسان اب پہل آپ پت ہے
نا ماما تمہارا ماما
م مرماما
تو جب ساگر دیکھ گے نا اس سے فون پہ کتنا
تھا اگر دیکھو فون پہ کتنا چل رہا رہی تھی ہاں مری تھی وہے کہے آگ لگی یسٹی آگ لگی مجھے مجھے کیونوں ن ا اس وقت فون کیا مجھے کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں اس وقت بتایا تھا کہ ایسا ان نے کیا تھا تب متا میں تھی نا میں کیا اس روح اس روح کی نہ میں ناک چھوڑتا نہ اس کی میں وہ دانت چھوڑتا وہ کیا وہ دیکھ لنا اس ایچ آر کی جو بول رہے وہ کا رہتی کہاں ویسے وہ ایچ آر وہ کس علاقے کی ہے نور باگ کارو بس اسی کامرو وقت سائڈ میں اس کے جا کے اس کے جب ٹانگے ہاتھوں نہیں توڑ دیتا نا ان میں نے ان کا حصہ ب اوپر والے پہ چھوڑا ہے میں نے اتنا بولا کہھر وہینڈ پہ جینڈ کرتا تھا نا ان لوگوں نے م
بلاگ کر رہے ہیں تو ہمار
اارے
سارے لوڈ کافی اینرج ویسٹ کر چکی ہے
میں کافی ارجی ویسٹ کر چکی ہ میں اور کچھ نہیں کرنا چاہ او ا زبردست پ و و و ب بہت اینرجی ویسٹ کر چکی ہ اس نے وسے کہا نا کچھ کہ اھ کچھ فیڈ بیک دینے میں نے ایک دن کس کو کہا مجھے
میں کب بول چکی ہوںب میں اور نہیں بولنا چاہ
میں اور نہیں بولنا چاہتیا نہیں ھیک ہاں یہ اچھا
اور میں ایسی اسمائل کیا
مطلبمائل کے ساتھ گئی نا وہاں ٹھیک
کے ساتھ وہاں سے
میں میںمائل کے ساتھ وہاں سے نکلی ناب بالکل خوش تھی دل سے بوجھ اتار گیا تھا کیک ان لگوں نے مجھے پاگل کیا اچھا مجھے بتا وہ کس کی کس کی ریفرنس وہاں گئے تھے آپ کس کی ریفرنس پہ گئے تھے
سالکر
سو لکھ کے رہ اچا سالق کی ریفرنس پ ٹھیک ٹھیک اس بچارے گمت بول آ پھر کچھ انہوں نے کہ نہیں کچھ ہاں
ہگے
ٹھیک کیا بولیں گے ہ وہ بھی وہی پر ہے نا کام کر رہا ج کر رہا تھاج میں مزہ کر رہا مزہ کر ہاں پھر کہہ رہا تھا کیا کہتے تمہیں لگتا ہے میں نے ان کو تمہارے جان کے بع ایسے ہی چھوڑا ہوگا میں نے ایسی تفتیش لگ گئی ہے وہاں پہ پتہ نہیں سج کہاں جھوٹ کہاں وہ مجھے نہیں پتا لیک کہ نا مجھے فرق بھی نہیں پڑتا کسی کہ نہ میں چاہتی تھی کوئی میرے لیے آ اس وقت اس نے کچھ نہیں بولا مطلب اس وقت اس وقت ہاں جب اس وقت یہ چیزیں ہوئی اس وقت نہیں مطلب کچھ بھی فی الحال اس سلسلے میں جو کیونکہ وہ وہاں جاب کرتا تھا نا مطلب اس سائڈ بھی دا سب کو اپنی نوکری پہچانی ہوتی اچھاھ
سائڈ ل تھا
وہ کس کے سامنے سائڈ لے تھا نہیں مطلب ایسے نہیں میں کہہ رہا ہوں جیسے فار اگزامپل فار ایگزامپل ایسے کنکشنس تھوڑے بن جاتے ہیں نا کنیکشنس تھوڑے بن جاتے نا اس سلسلے میں تو اسی میں کہہ رہا ہوں مطلب مطلب کہ فار ایگزامپل کتنے ٹائم سے جاب کر رہا تھاجھمجھ آ رہا کتنے ٹائم سے جاب کر رہا تھا وہاں پر
ہو گیا ڈیڑھ سال کے دو سال
تو سال ڈیڑھ سال سے جب ہو گیا تھا تو اس ایچ آر سے یا پھر اس روف سر سے ان کی کوئی جان پہچان بھی نہیں بن گئی ہوگی کہ ان سے بات کر کے کہ ایسا کہ مطلب یہ میرے ریفرنس سے ایسے تو آپ ان کے ساتھ وہ تھوڑا
ہی وہ چیز
اچھ نہیں وہ چیز نہیں چلتی ہے نا یہ آپ بول رہے ہیں آپ کسی کو ریفرنس سے لا سکتے ل- جو چیزیں ایلیٹ ہوتی ہے ت وہ چیزیں پھر لوگ پیچھے بچارتے سب کو جاب روری ہوتی ہے اچ- چلتی بھی نہیں تھی کہ کوئی بیٹھ میرے لیے وہ توگر مجھ- وہاں رہنا ہوتا ہے نا تو دس اچار منٹ دس روف-
بیر لیکن جب دس ہی میں نہیں تھے وہ
ہاں ک د
وہ تو سچ ہے وہ تو سچ ہے اگر اس اگر ایسی چیزیں مطلب اس وقت- پھر پتتا چلتی نا یہ مام مجھی کو اس وقت وہ آ گیا ہوتا نا میں کسم سے کہہ رہا ہوں نہ وہ کمپنی کہیں پر ہوتی نہ ان کے وہ روف کی- کی ٹانگیں وانگے توڑ کے وہ ڈال دیتا کہاں پہ- بول رہے ہیں ابھی آؤں گا اس کے اوپر اب کیا -کیا- کیا بول رہے ہیں کوئی رشتتے دار ماں مجھے کا فرینڈ ہے وہ رہتا ہے بڑ باغ
تم بھی فون کروں گا میں اس کو ابھی-
ابھی فون کروں گا میں ابھی ف کروں گا کہ تم اس سے پہنچ جاؤ اس کے بع- و بو جیحیحی کمنی چلاتے کیا تھرڈ گڈ کا-
تو کیا بولتے مجھے کچھ بھی فیل ہو رہا تھا نہیں چھوڑا اب ہماں کیا ہی
اس کو اچھا اس وقت سرٹیفکیٹ ملی تھی کہ نہیں ملی تھی?
اب وہ
اب وہ کیا کرتا میں نے میں نے اس کو سچویشن بتائی نا میں نے اس کو یہی بولا میں نے اس کو کہا کہ وہ کیا ے گا وہ ساری گلطی اٹا کے مجھے میرے اوپر چڑھائے گا اور میرے پاس- پروف کرنے کے لیے کوئی پروف ہی نہیں ہے میرے پاس جو پروف ہے نا- وہ لڑکا ہے جو کمپنی میں کام کر رہ تم آ کر لگ بھگ بولو وہ اس کا ساتھ دے گا وہ م
انہیں تو نوکری ملنے سے-
ان نے تو نوکری ملنے سے پہلے ہی نیچے جا کے میری ٹگڑی ت تو نوکری ملنے ملنے کے بع-
بول کیا-
مطلب وہ اور ہاں
ہے نا یہی چیز ہے
وہاں ملے گا کیا آپ ان لوگوں سے بات فضول لوگوں سے بات کرنے کے سے آپ- مطلبا کر رہی تھی لیکن دیکھو میں نے میں نے کبھی ان لڑکوں سے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ وہ جا کے میری- نہیں -نہیں- نہیں وہ تو وہ تو صحی بات ہے یہ کچھ برا بولے میرے لیے اچھا بولے وہاں پہ
مہینوں میں آئیسویر-
مہینوں میں آئی سویر میں نے ایک ایک بندے کے پاس جا کے ان کی امیج
صحیح نہیں مطلب اگر کبھی کسی کے ب
اچلب, اگر کبھی کسی کے بارے میں کچھ بولتا تھا نا میں ہمیشہ ان کو ڈپینڈ کرتی- اور د ان کی غالطی ہوتی ب لیکن میں میری نیت صاف تھی میں نے وہ کیا تو مجھے لگا کہ مطلب ابوسلی آپ-
امیج کی بات ہے مطلب
ب ہ
اگر میں کسی سق دھی میں نے وہ کیا انفیکٹ ا ک وہ لوگ جان کے سینئر
وہ لوگ جان کے سرنگا لیتے تھے- سینئرس کےاتھ ملب وہقی لوگ کے ساتھیری تھوڑی بانتی تھی جسے میں کبھی کو بول- کوئی بات نہیں چھوڑ رہی ہے ایسے ہی تو ٹھیک ہو جائیں گے وہ یہ سب لیکن اگر کبھی ان کے بارے میں- کو با بری بات کرتا تھا نا ہشہ وہاں پہ ڈپینڈ کرتی ت اگر میں وہاں میں ان کو ڈپینڈ کرتی تھی مطلب میں کہتی تھی اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہم
تو جب ان کو نیچے بلایا ہم لووں نے
جاؤ گی اب ان کو نیچے بلایا ہے ان لوگوں نے کہا ہاں بہتمی ہے یہ یہ سب کے ساتھ ایسے ہی بات کرتی میں کہاں ہو سکتا ہے میں ایسے ہی بات کرتی ہوں یہی تو پتا چلتا نا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کم سے کم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ان سے کہ وہ مطلب ملب اسٹینڈ لے پر اتنا کم سے کم ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ مطلب ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا ہ اتنا تو ہونا چاہیے جی میں کہوں گی س نا کہ جو چیز ہے ہی جو ہے وہ بولو نہیں ہے وہ کیوں بولو صحیح صحیح کوئی مے کوئی شیور دے کوئی شیور د لن ایٹ لیسٹ میں اس سے کوئی فائدہ نہیں رہاتی لیکن میں ایٹ لیسٹ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی نقصان بھی ہے اگر تم ک فائدہ نہیں دے رہا ہو وہی میں کہہ رہا ہوں دیکو جب یہاں کی نیت صاف ہوتی ہے نا تب انان سوچتا ہے کہ وہاں سے بھی انسان نیت صاف ہی رکھے لیکن وہاں کا انسان یہ نہیں سوچتا کہ سامنے والے نے میر لی کچھ کیا کیا یا نہیں کیا وہ خالی اپنا فائدہ دتا ہےمال کا جواب دینا ہے ضرور ضروری اس کے بغیر کہاں چھوڑیں گے ان کو ایک ایک چیز کا بدلا لے کے ان سے ہاں چھوڑیں گے کہاں ان کو ج چکا پر جانے اور کیا مالک نے ہاں تو چھوڑنی یہی چیزیں تو چھوڑ ہی نہیں جاتی نا جب تک انسان ان کو معاف نہ کرتے اور ایسی چیز بھی ان نے کی نہیں کہ معاف کر دیا ان کو ایسا تو وہ چھوڑ ہم تو ہونے نہیں دیں گے اس سلسلے میں ہم تو ان کو مطلب ان کا بدلہ تو ان سے لیتے لے کے رہیں گے
م غلط کرو گے نا
س کچھ لط کرو گے نا اور اگر تم یہ سوچو گے کہ یہ چیز میرے پاس گھوم پھر کے نہیں آئے گی نا دنیا کے سب سے بےوکف انسانچ چاہے غلط کرے چاہے اچھا کرے وہ گھوم پھر کے اپنے لیے ہی کرتا ہے انسان ہ دکھنے کے لیے تو تو مطلب دوسرے کے سھ وہ کرتا ہے پر ایکچولی اگر دیکھیں گے نا جس کو نظریہ ہوگا نا وہ اپنے ساتھ
پتا ہے پرانییا
بتائو پرانی آچار تھی نا پرانی آچار تھی نا اس کو پت کیا
نہیں تھی کیوں نہیں پسند
کیوں نہیں پسند گوں
جوٹ نہیں بول رہی ہوں
ت بول
اسے دیکھے اسے بال پیچھے کی اور
مجھے دیکھ بال ہ کیا کیا مطلب ایک مجھے مجھے ایک بات بتاؤ یہ کیا مطلب یہ خود کو کیا سمجھتے ہیں یہ کیا کوئین وکٹوریا ہے یا کچھ ہے اچھا نہیں مجھے تو یہ سمجھ کیا ہے خود کو ایک نارمل سی کشمیر کی نارمل سی کمپنی میں نارمل ج رہ اور کچھ ہے اس نے بال ایسے ہی کیے تھے او ہو ہو ہو ا خد ہے آ لتا ہے کوئی ب ے کیا کوئی بات نہیں یہ کیا لوگ ہیں یار یہ پتا کیا انسان پاگل ہو جائے گا
تم کاگتی ہو اس گ جیسے
ہ
میں سے بالور رہی تھی میں ہسر ہی م میں اس کہ اس کو مطلب اس کو مسلہ وسلہ ہےس
سچ میں بولو ہاں تو مطلب اگر کوئی انسان اچھا اچھا مطلب پوپ جیزے بھی انسان نہیں کر سکتا مطب بال پیچھے کرنا ہمیں کیا اسٹیچو کی طرح کھڑا رہنا ہے ہاں کل بولی کی کال بولی کہ اس نے میرے سامنے سانس لی ہاں پھر یہی کارنا ہے ہ تو میں اس لیے مجھے گندی لگتی ہے
اتنا د عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ
جییر سمسا ہو رہا
لگ زدہ پسند
نے والے لوگ زیادہ پس فورٹ ہو وہی وہی بہت کا سچ بھی ب میں ا سر دیکھتی نا چار پوری چار پو نیا چار پوری
کرتی تھی اور جو باقی لوگوں ج وہ گھنٹیی سنتے تھے اس سے باتیں کرتے تھے
بہت ہی سنتے تھے اس سے بہت ہی کرتے تھے مجھے کوئی کام نہیں ہے اس سے میں اس سے باہر نہیں نکا رہی اس کو پتاہ ب چ ہے اس نے کسی کو بولا تھا کہ م کر جج کوئی کام ہی دوسرا بار سمجے گا کہ شاید کو م مقصد مقصد اور مھ کام ہی نہیں ہے ہاں سیدھی بات سیدھی بات ہے دو مہیلا سچ میں یہ سچ بات یہ بات ہے چھوڑیں گے نہیں کو بھی چلوا ہاں وہ تو پتا ہی
ل چ
ہاں ہاں
یہ میں نا اب دیکھو اس کو کیا
ہ کیا نا اس کو کیا ہو گیا وہ جو وہ اس کمپنی میں تھی نا وہ اس کمپنی میں روج بھی نہ رونی نہ رونی
کے دام مطلب اس کمپنی میں ایک
ٹھیک مطلب کمپنی میں ایک ایک پیش تک اس کی مرتیی کے پٹرن نہیں کر
اس کا اتنا یہ تھا
ٹھیک دب دبتا بولتا نا اور پھر ایچور کچھ بولتی جو ایچور بولے گی وہی چلتی کیا ہو ہو رہیو اتنا